السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت
ہاں سب خیریت اپ بتائیے اپ کیا سب خیریت گھر پروار میں سب ٹھیک ہیں
خیریت اللہ کی مہربانی ہے اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں موسم کا مزاج دیکھ رہی تھی۔ کچھ زیادہ خاص دیکھ نہیں رہا۔ پوری دن ایسا گزرا ہے ایک دم۔۔۔ آ ہمارے یہاں تو فورٹی فائیو ڈگری۔۔۔۔۔۔۔ ڈگری تھا اج۔۔۔۔
جی جی تو گرمی کا بھی بہت بری۔۔۔ حالت ہے۔۔۔ اوپر سے آپ کو پتہ ہی۔۔۔۔ تو ہے بچوں کے پانی پونی کا بھی کتنا زیادہ دھیان رکھنا پڑتا۔
جی جی ہاں یار۔۔۔ میں بھی پورا پورا دھیان دیتی ہوں کہ بھائی پانی تو پوری طرح بچے کو ملنا چاہیے۔۔۔ میلن وغیرہ بھی ہم کھلا دیں نا بچوں کو وہ بھی آج کل ڈائجسٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیسے بنا آ رہے ہیں قدرتی پھل تو بچا نہیں۔ وہ سب آرٹیفیشیل۔۔۔ بنا دیتے ہیں نا بڑے بڑے ریڈ ریڈ۔۔۔ وہ کھانے میں تو بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے کو میرے کو پتا نہیں ہاں۔۔۔ وامٹ ہو گیا پتہ ہے۔۔۔ دوپہر میں اس نے کھا لیا۔ بچہ ہے کھا لیا اور اس کو شام کو۔۔۔ ایسے لگ رہا پیٹ بھاری بھاری میں نے کا پتا نہیں کیا ہوا۔۔۔ اس کو وامٹ ہو گیا میں نے کا۔۔۔ بھائی میں نہیں لاؤں گی آج کے بعد۔ پتا ہی نہیں چل رہا۔۔۔
جی جی دیکھو تمہیں پتا ہے پہلے جی جی۔۔۔ پہلے تو چیزیں آتی تھی پیور کی۔۔۔ اور صحیح آتی تھی۔ اب ہمیں نہیں پتاہ نا کہ۔۔۔ کہ وہ صحیح چیز پیور ہے کہ نہیں۔۔۔ ہیں آج کل تو صحیح سامان آپ کو کم ملتے ہیں۔۔۔ ملاوٹی آپ۔۔۔
ملاوٹی زیادہ ملتے ہیں یہی۔۔۔ تو میں کہہ رہی ہوں اب تو میں ورن یہ کہتے ہیں پانی کی۔۔۔۔ الٹی کرتا ہے واٹر ملن، کھیرا وغیرہ کھلاؤ۔۔۔ اب بتاؤ اس سے بھی اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو۔۔۔ کیا کھائے گا۔۔۔
جی جی جی میں تو ب۔۔۔ کیا کر تی تمہیں پتا تو ہے۔۔ دیکھو گرمی میں جتنا ہو سکے نا لکوڈ چیزیں دو۔۔۔ ہے نا میں نے تو گرمی میں۔۔۔ کوئی شربت بناکے دیتی ہو رسنا بناکے دیتی ہو بچو کو فروٹس بھی نا مین گھر وی لی اتی ہو فل وگیرہ مینے کہا یار اب باہ باحر سی سی بھی نا اچھا نی لگتا پتا نی کیسا ہوگا فریس بھی ہوگا کی نی نی خود ہی مین بچو کو پھر نکال کے جوس تو مین انکو دے دیتی ہو گھر پہ یی رہتا ہے کی اپنے حساب سی ہم اپنی کوانٹیٹی ہے نا بنا سکتے ہے تھوڈا جیاد اس چیز کو جایا بھی نی
جایا نی کر سکتے ہ دیکھو یار واگیرہ بھی تو پیلا لو یی بھی تو جیدا میٹھا بھی تو آج کی ڈیٹ مے چھوٹے چھوٹے بچو کو پروبلم ہو جاتی ہے تو مین تو تھوڈا میرکو اسقی پروبلم ہو چکی ہے تو موجھے تھوڈا ڈر لگتا ہے میٹھا دینے مے عطروت ہے رسنا ہے صب میٹھے مے پھر جیدا شریر کو ایفیکٹ کرتا ہے نا تو میکو تو ڈر لگتا ہے میی جیدا میٹھا تبھی اسکو سوچتی ہو میی نا کے برابر ہی کھائے
جی جی چلو یے چیج نہیں دیتی ہو تم، تم وو دے دیا کرو
گلوکون ڈی واگیرہ جیدا دیتے ہے ہا ہا لسسی، گلوکون ڈی نہیں پیتے ہے ویسے تو شربت واگیرہ پھر بھیا نی مانینگے روح افزا اتنا پسند ہے میرے بچے کو تو بہوت جیدا اسکو تو بس اکیلے بنا کے پی لیگا مت بنا کے دو اس پہ وو اکیلے بنا کے پیلیگا ہا وہ تو ہرشی کا بھی شیک ہرشی مینا وو بھی ہرشی کا بھی پتا نی اسے کیا شوک چڈھا ہے گلاب جامن اتے ہے نا وہ ہرشی کو بھی ویسے بنا دیتا ہے اسمے پانی اور ٹھنڈا پانی لیگا ہرشی مکس کرےگا برف ڈالیگا پی لیگا متلب مجھے کیا ٹیسٹ اتا ہے کرا ٹیسٹی لگ پتا
وہی نا چاکلیٹ ہے نا بچوں کو چاکلیٹ سے تو بے انتہا والا پی آ رہا ہے ان کو تو تم کچھ بھی دے دو جی جی جی میں تو اسی لیے کیا کرتی ہوں کو ب جو نا میں باہر باہر کا تھوڑا کمی دیتی ہوں نا جوس وغیرہ جیسے آپ کو پتا لسی وغیرہ میں تو گھر پ پئی دہیں میں وہ جم لیتی ہوں جی اچھا سا جمتا ہ اور اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے وہی ان کو لے کے تو انہ کو میں پھر ل ر کے بنا کے دیکھو اس میں کیا کرتی ہوں نمک تھوڑا زیادہ رکھتی ہوں میں چینی کم رکھتی ہوں مطلب میں میٹا والا تھوڑا کم دی ہوں تھوڑا مطلب نمک والا پلاتی ہوں میں کیونکہ دیکو میٹھا تو بچے دن جی جی بچے پانی ملب میٹھا کھاتے ہی رہتے ہیں اس لیے میں ان کو تھوڑا نمک نمک والا دے دیتا ہ تو تو اس سے بچے ن کھا بھی لیتے ہیں میں نے کہا چلو اچھی بات ہے کانا بھی چاہیے آپ کو پتتا تو ایسا ساتھ میں بچے کیسے کھیلتے بھی ہوتے ہیں نا کھیل کے بھی آتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈی چیزیں پیتے ہیں اس لیے میں نے بنا کے کے دے دیتی ہوں بچوں کو میں نے کہایار چلو تم تو کھاؤ تم تو پیو تمہاری تو ہمیں ساری چنتا رہتی
آم کا شربت بناتے ہو آم کا شربت ہی میں نے ٹرائی کیام سب اچھا بن جاتا
وہ کیسے بناتے ہو تم
کچے آم بوائل کر کے اس کا بناتا نا اسے آم پنا ٹائپ ہاں ہاں تو وہ بھی میں نے ٹر کیا تھا اچھا بتا آم کو بوائل کر کے اسے میش کر کے اور اس میں اپنا مالا وغیرہ ڈالک نمکالا ن اپر ڈال دی تو اچا اچھا لگتا ہے بچے بھیی لیتے ہیں ڈریس لیکن بس میں تھوڑا میرے بیٹے کو ہاں گاالا نہیں پسند ہے وہ کہتا ہے تھوڑا ویسا والا ہوتا ہے نا ہاں لکٹ والا ہاں اور تو ایک دم چل ٹھنڈا مزہ آ جاتا ہے نیمبو وغیرہ ڈال دو تھوڑا سا ہاں لیکن یہ لوز وغیرہ جیسے جیسے بھی گرمی ہے لوز چل رہی ہے نا اس میں بہت سے باہر سے آ رہے ہو آپ تو اس کے لیے بیسٹ ہے اپنا ایک تھوڑا پی کے چلے جاؤ جا رہے ہو تو اگر
جی جی ویسے تو ہم تو کہیں پہ باہر بھی جاتے ہیں نا اگر مارکیٹ تقدیر ہم تو اپنی دہی لے کے جا رہی میں تو پانی لے جاتے ہیں یا تو یہی کچھ بنا جی جی اوپر سے اتنی شہید گرمی ہو جاتی ہے پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندے کو ہو جائے ایسے ہمارے اس کر لیں کل ہماری اپ بھی ائے ہوئے تھے تو ہم نا ان کے ساتھ کہیں باہر کے وقت باہر جانا ہے میں نے کہا اپ بھی گرمی بہت ہیں کہتی ہے میرے کو خود سامان خریدنا ہے میں نے کہا چلو تو ہم ان کے ساتھ گئے تو وہیں پہ نا اپ کی پر اگیا گرمی کے ساتھ تو جی جی تم اتنا شکر کرو اللہ کی مانے سے کہ میں گھر سے ایک بٹل لے کے گئی تھی پانی کی میں نے پھر وہ ان کو دیا پھر ان کو بٹھایا تھوڑا سا ان کو راحت ملی میں نے کہا اگر یہ میرے پاس پانی نہ ہوتا تو میں کہاں سے ڈھونڈتی
ہاں جی تو صحیح اپ نے بہت صحیح کہا ہاں
ابھی جا رہے ہو تو اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیںں پانی جتنا ہوتا دیکھو یار ہمیں نا پانی پینا بھی بہت ضروری ہے
اور اگر اپ کوئی اگر اپ لمبی روٹ کے لیے جا رہے ہو نا اکثر بیسٹ اپشن ہے اپ ائز بیگ وغیرہ جیلا ٹاول اپنے ہاتھ رکھ کے تو جیسے اپ کو لگی اپنا فیس تھوڑا ٹیپ ٹیپ کرو نا تو اس سے بھی ارام ہوتا ہے ریلیکس ملتا ہے ہاں ریلیکس ملتا ہے کیونکہ ہر جگہ دیکھو پانی نہیں ملتا تو اپنا یہ رہے تو تھوڑا سا
جی جی میں جی جی جی میں تو اسی لیے یہی کرتی ہوں یہاں میں نے کبھی بچوں کو کچھ بنا کے دے دیا مطلب بچوں کی اپ کو پتہ ہے تو الگ لگتا ہے کہ ڈیمانڈز ہوتے ہیں شیک ہوتے ہیں میں نے کہا چلو دیکھو نام پانی کس شریر میں پانی ہونا بھی بہت ضروری ہے جی اپ کو پتہ تو ہے جب ہمارے ذہن میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے کتنی بری حالت ہو جاتی ہے نا ہم بولتے ہیں کہ ہمارے میں ہمت ہی نہیں ہے ہم سے چلا نہیں جا رہا نا
تو ہوتا ہی ہے یار اس ٹائم کے گرمیوں میں کھانا کم ہوتا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے نا پانی تو ہم کتنا پی لیتے ہیں پتا نہیں چلتے پھرتے پتا نہیں چلتا پ کافی پی لیتے ہیں اور صحی بھی ہے اگر نہیں پئیں گے تو ہماری اسکن بھی سوسک ہوتی چلی جاتی ہے ڈریسز وغیرہ آنے اسٹارٹ ہو جاتے بہت ساری پرابلمس آنے سےے ہوتی ہیں
جی اسی لیے تو میں میںنے نا ہمارے محلے میں ہی ہیں ایک مطلب انہوں نے کیا کیا وہ نا اپنے بیٹے کو نا دھیان نہیں دیتی تھی مطلب پانی بھی نہیں کچھ کھانا پینا بھی بنی کیونکہ وہ نا کام پہ جاتی تھی تو چلو تم جب کام سے آئی ہو تم تھوڑا بہت اپنے بچے کو دیکھ کھو وہ ٹھیک ہے اس نے کھانا کھایا اس نے کچھ کیا وہ دیکھ ی نہیں تھی اس کو اپنا آتا تھا وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بزی ہو جاتی تھی بس تو اس کا بچہ نا ایک بیمار ہو گیا جب اس نے ڈاکٹر سے چیک کرایا ڈاکٹر نے بولا اس میں تو پانی نہیں ہے
ہوں ہاں
دیکھو یہ بھی تو پروبلم ہے ن
جی جی یہ بہت بڑی پروابلم ہے
یہ خود پہ ہی دھیان جی جی خود پہ ہمیں تو یہ دھیان رکھنا ہے امیوں کو یہ دھیان رکھنا ہے اور کس نے یہ کوئی محلے والوں نے تھوڑی دھیان رکھ رکھنا ہے تم جتنا مرضی بزی ہو تمہیں تو دوڑا وہ تو اپنے بچے پہ دیکھ
دیکھنا ہوتا ہے باری بتاؤ ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ شریر میں خون سے زیادہ پانی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم وہی نہیں پیئیں گے تو نکلتا تو ہے ہی پانی دیکھو ہم واش روم وغیرہ جاتے ہیں پسینہ بھی آتا ہے پہاڑ تو نلتا رہتا ہے اگر ہم اس کی پھڑتی تھییک نہیں کریں گے نا تو ہمیں تکلیف ہو جائے گی پریشانی آسانی ہو جائے گی
جی دیکھو گرمیوں میں تو ویسے ہی وہ چیز نک پسیینہ تھوڑا آتا ہے اب پانچ دس منٹ کے لیے رسوئی میں چلی جاؤ اور تم تو ایسی باہر آئے گی جیسے تم نہا کے آئی ہو دیکھو نا
جیسے کھانا وانا پکانا چاہتا ہوں تو سوچا روٹیاں بناؤں گی اب بس ہو گیا پسینے پسینے ہو جاؤ گی ہاں میرے شوہر بھی کہتے ہیں کہتے ہیں تم نا تو میں پسینہ بہت اتا ہے میں نے کہا میں ہی کیا کروں جب اتا ہے تو اتا ہے ہوتا ہے نا کسی سے وہ زیادہ بھی اتا ہے ہاں ان کے لیے اور خطرناک ہے پت ہے ان کو سوتے ہوں گے باڈی بالکل ہاں ہاں پانی ان کے وغیرہ سارے بند ہو سمجھو پسینا باہر نکلنا بھی بہت ضروری کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کہ ہماری سیریز میں جو بلڈ بڑے اور ہماری سرے سے پسینہ بہا رہا ہے تو وہ ہماری کثرت بھی طبی معنی اگر ہمیں پسینہ
ا رہا ہے جی جی اگر ہمارا پسینہ ہی نہیں ائے گا جی جی یہی تو سارا مسئلہ مسئلہ بنا رکھا رہتا ہے نکلنا چاہیے میرے کو تو خود میں خود تھوڑا سا بھی کام جی جی میں تو خود تھوڑا کام کر لی کیوں اتنا پسینہ نہیں تو دیکھو جو چیز نکل رہی ہے اس کو پوری بھی تو کرنا ہے اگر ہماری اندر سے پسینہ پورا نکل رہا ہے ہیں ہم پانی پانی ہی نہیں پییں گی کچھ پییں گے انہیں لیکوڈ چیز تو وہ چیز کیسے ہمارے کور ہو جائے گی تم بولو گی یا اور اتنا تو کہتی ہوں تم مانو گے جھوٹ میں تو اتنا پانی پیتی ہوں نا میں تو بس پانی منہ سے اترتا نہیں مجھے ہوتا ہے کہ میں پانی پیتی جاؤں کھانا جائے اندر نہیں جائے بس پانی دے دو دیکھو وہ چلو وہ بھی صحیح نہیں ہے ہم زیادہ پانی پیے تو پانی کے ساتھ تو ہمیں طاقت بھی تو چاہیے
ہاں یہ بھی ہے پانی پی کے اتنا پیٹ
جی جی پانی پی کے جی جی اتنی بری تو مت بس اس لیے ہمیں تو یہ ہے
ارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یار اللہ تعالی سب کو ٹھیک رکھ کے گرمی کے ٹائم پہ کسی کو یہیں پہ اتی ہے کہ پانی تو یہ اگئی گلوکوز
جی جی جی بس تم دھیان رکھو اپنے بچوں کا بھی بچوں کو بھی لک پر لکھو چیزیں بنا اللہ پاک سب کے رحمت کر کے
شکریہ شکریہ اپ کو بھی ٹھیک ہے چلی ہوتی ہے اوکے اللہ حافظ